جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ بتائیے خیریت
ہاں الحمد للہ اپنا فرمائیے آپ کیسا چل رہا ہے سب خیریت
سب بڑھیا ہے کررم ہے
گرم ہے محلا کا ارے آ چلے گئے تھے ریلا گڑھوا روڈ
اچھا
ہاں میرے سالہ کا جو ہے نا معافی ہے سر ہاں سعودی میں رہتے تو انہیں کا مکان بن رہا ہے
ہوں ہوں
اسٹیشن کے قریب ہی میں
اچھا
پہلیا کا شوق ہوا کہ بھائی ہم بھی جا کر کے دیککھے کہ میرا بھائی کہاں گھر مکان بنا رہے ہیں سمجھیں تو انہیں کو لے کر کے جانا ہوا آج
آتے آتے بارش میں بھیگ بھی گئے تھے ہم
اچھا
ہاں
اور بارش کافی ہو رہی تھی ہے
ہاں بارش ہو رہی تھی اور آج جو ہے ہر جگہ موسم جو ہے بارش کا ہی بنایا ہوا تھا
ہاں لدھر بھی تو ادھر بھی تو ہوئی تھی
موسم بڑا سہانا تھا سفر کرنے میں بھی بہت اچھا رہا
ہاں یہ اپنا ہی موٹر سائیکل سے گئے تھے
نہیں رے کوک موٹر سائیکل مگ
اچھا او ہاں یہ ابھی یہ کالا والا رنگ یہ ہے سو اپاچ
اپاچ جگہ ہے
ہاں آج تو کل تو میرا بری خبر ملا میرا سالق ایکسیڈینٹ ہو گیا
انا ہوا اکبر کہاں
رائے گڑ میں رہتے ہیں نا وہ مکینک ہے بڑا گاڑی کا
اچھا ٹرک وغیرہ کا
ہاں تو کہیں جیسے گاڑی بریک ڈاؤن ہو گیا تھا بیچ میں اس میں خراب ہو گئی تھی تو بنانے گئے تھے وہی گاڑی کو
ہاں
ا کوئی شراب پی کر کے کوئی گاڑی چلا رہا تھا سامنے سے لا کر کے ٹکر مار دیا
ہاں
ٹکر مار دیا تو ان کا تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے مطلب ہاں دونوں پیرس فریکچر کر گیا
اللہا
ہاں اور دونوں پیر دو جگہ ہے ایک پیر ہے گٹنا میں ہاں ایک گھٹنا میں اور ایک ٹکنا میں دوسرا پیر میں ٹکنا میں دو جگہ اور ایک گھٹنا میں ہے ایک پیر میں ہاں
ہاں بڑا ہے بڑی افسوس والی چیز ہو گئی تو کیا
ہوں اور ایسے بہت اچھا دماغ مزاج کے اچھے مزاج کے تھے وہ ویسے وہ نہ ہی کسی پرک کوئی یہ شراب وراب پینا یا نشہ کرنا ہے کسی پرکار کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ
کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا نا رائے گاؤ رہا تسے
ہوں
اچھا
وہاں پہ تو بہت سارے لوگ تھے پدما کے تو ان کو جلدی جلدی ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا
اچھا اچھا
ابھی تو کچا پلاسٹر کیا ہے اس میں
ہاں
ہوں یہاں سے تو لوگوں کو جانا تھا تو وہیں سے لوگ بولے کہ ابھی ٹھہر جائیے
سو
مطلب یہاں ڈاکٹر چھٹی دے گا اسی حساب سے کام کیا جائے گا اب تو ان کو تو پورا لٹا کر کے آنا پڑے گا نا ہم تو سوچ رہے تھے جانے کے لیے لیکن جب بات ہوئی کہ رانچی آنا ہے تو ہم سوچے کہ جب رانچی آ جائیں گے تو یہاں آپ قریب میں ہو جائیں گے تو یہیں جایا جائے گا
ہاں ہاں ہم کو لگتا ہے رائے گڑھ طرف جو ہے نا رائے پور بھی ہے رائے گڑھ اور رائے پور علاقہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ کے معامے میں بہت پیچھے ہے علاج کے معاملے میں علاج و معالجہ کا معاملہ ادھر تھوڑا پیچھے ہے ابھی
ہاں ادھر تھوڑا بھروسہ لائق نہیں ہو پاتا ہے
ہوں اس سے اچھا جو ہے ہمارا علاج کے معاملے میں رانچی شہر ہے
ہوں تو اسی لیے ادھر سے سالد سے آب لوگ بول رہے تھے کہ آپ لوگ رانچی لے کر کے آ جائیے اس کو رانچی میں ہی علاج کرائیں گے اگر آپریشن کی ور پڑے گا اگر رڈو ڈالنا پڑے گا تو رانچی میں ہی ڈلوا لیں گے تو ان لوگ وہاں کے جو ڈاکٹر ہوئے بولا کہ کی کوئی دقت نہیں ہے یہ مطلب ہم یہاں پہ کر لیں گے کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے
ہاں
تو اسی میں چل رہا ہے علاج ابھی
ہاں
ہم کو لگتا ہے کہ کل تک ہم لوگ وہاں سے نکل ہی جائے گا یا آج رات کے بھیک نکل سکتا ہے
جس گاڑی کے ذریعے ایککسیڈنٹ ہوا وہ گاڑی پکڑایا
نہیں ان لوگ بھاگ گئے ان لوگوں کچھ نہیں ہوا تھا اور یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور تھے وہ چڑھے والا ٹھیک ہے چلان نے والا کو بھی ایک پیر فریکچر کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیچھے ہاں بائشس ہے
اچھا
اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو پت نا کیسے ان لوگ گرے تھوڑا سا ہیلدی بھی ہے ہم کو لگا نا کہ ان لوگوں کا گاڑی گرا ہے تو ان لوگوں کو زیادہ چوٹ لگا ہے
لوگ بننے وال لگ کااریی ہیوپ گے گیا
اب کیسے ہوا گاڑی پہ گاڑی گرے لوگ پر یا پھر
ان لوگ کہیں بجڑائے روڈ میں ٹکر ہوئے کیسے ہوا لیکن دو زیادہ نقصان ہو گیا ہے بیٹھنے والوں کو اتنا بڑھیا خوشی کی بات تھی کہ گھر میں ملاد وغیرہ ہوا تھا شنیوار کو شنیوار کو نا ہم لوگ گئے تھے ہاں ہاں ہاں
اچھا
ملاد جو ہوا تھا نا میرا سسرال ہ ہوا تھا میرا سالے صاحب جو نیا گھر بنایا تھ تھا تو وہ لوگ اس میں جا رہے تھے ٹھیک ہے تو اس کی خوشی میں مناد کی ہے ان لوگ
ہاں تو بڑھیا سے بات چیت بھی کی ویڈیو کالنگ کیے بھی تھے اچھا سے سب کچھ ہوا تھا
اور اس کے جسٹ دوسرا دن یہ گھٹنا ہوا
ہوں اب آئیں گے تو پھر جانا ہی پڑے گا ملنے کے لیے
ہاں آپ کی حلیہ بھی تو وہی ن ہے ابھی
ہوں ابھی وہیں پہ ہیں وہ بچے لوگ بھی سب وہیں ہیں
ہوں وہیں پہ اسکول میں وہیں پہ ایک طرح سے داخلہ ٹائپ کا ہی کرا دیے ہیں بولے کہ جتنا
ہاں
جتنا مہکا اتنا مہکا ہم پھر ان کو یہ کر دیں گے دے دیں گے جتنا ہوگا اتنا ویسے ایک طرح سے داخلہ رجسٹر میں نہیں ہوا ہے ہاں لیکن جیسے ٹیوشن میں کیسے لوگوں دے دیتا ہے فی ہر مہینے کا ویسے ہی بولے کہ ایسے یہ کر دیں گے پڑھائی جب تک ہیں تب تک
اچھا اچھا
اور کھانا وانا ہو گیا
کھانا کھا کر کے ہی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں
اور ابھی ہم بس ترنت کھانا کھا کے اٹھے تھے کہ آپ کا ہم میسج دیکھیں
اچھا اچھا
ہوں ہوں
دن میں ادھر ہی مصروف رہے سمجھ آنے جانے میں سفر میں ہی پورا دن کٹ گیا ہاں
وہی تو ہم کو لگا کہ آپ گھر پہ گئے ہیں تو ابھی تک آپ نہیں پہنچ پاائے شام کی بات شام تک آ جائیں گے
کتنے بجے پہنچے تھے یہاں پہ بھاری
یہاں پہ پہنچ گئے تھے چھ ساھے چھ بج ہی گیا تھا لگ بگ
ہاں
آیا تو میں نے غسل ارے وضو وغیرہ کیے اور وضو کر کے کہ پھر نماز ادا کیے ہاں مغرب کے وقت ہی میں پہنچے ہاں
ہوں
مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اسی دوران میں آئے تو پھر ڈائ کی نماز پڑھیں
ا سو ہاں
سال وغیرہ آپ نے شروع کیجیے بہت ضروری ہے ہاں بی ہے آ بھائی تو بھیا تو لکا ہے پڑھتے پڑھتے ہیں
ہاں ارے ہم لوگ پڑھتے تھے را ہم لگاتار پڑھتے تھے بہت سماج مطلب پڑھتے تھے لگاتار لیکن جب سے ہم جاب پکڑے نا تب سے میرا چھوٹ گیا ہے وہ یہ نا ہمیں تو مطلب بچپن سے نماز پڑھتے تھے لگاتار پڑھتے تھے ادھر
ہاں ہاں
ہوں
نہیں نماز پڑھنے سے کیا ہے نا کہ انسان ذہنی طور پہ بھی بڑی اطمینان محسوس کرتا ہے آج کی تاریخ اور زمانے میں دیکھا جائے تو تو انسان اتنا زیادہ مطلب کیا بولتے ہیں اس کو اتنا زیادہ پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے اتنا زیادہ اس کے ذہن و دماغ میں مط گرد و غوار بھر جا رہے ہیں کہ انسان کو انسان کبھی بھی جو ہے نا ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اطمینان محسوس نہیں کر پاتا ہے سمجھ گیا لیکن ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ اتنی پریشانیوں کا سامنا کر د کہ اس زمانے میں کوئی فتن دور ہے اور بھلے سے اس وقت جو ہے ہر چیز کی فراوانی ہے انسان بڑی آسانی کے ساتھ ہر چیز کو حاصل کر پا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں جس اتنا مطلب مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے انسان اپنے نوں دماغ میں بوجھ لے کر کے چل رہا ہے اس بول کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے چیز بہت سارے جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان نے خود کشی کر لیا سمجھے اور بسا اوقات تو سمجھھیے کہ عالم علما اس مسئلے وہ تو ایسا ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ مطلب نماز جو ہے نا ان سب چیزوں کا بڑا اچھا حل ہے کہ انسان سے کچھ ہو چاہ نہ ہو نماز پڑھنے سے ذہنی طور پہ بڑا اطمینان محسوس کرتا ہے اگر تھوڑی بہت پریشانیاں بھی ہو تو انسان انسان اس کے ذریعے جو ہے نا صبر کر لیتا ہے ظاہر سی بات ہے جب تک انسان بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا تو نہ اس صبر کے سبق سے مطلب آگاہ ہوگا نہ کسی چیز سے آگاہ ہوگا سمجھے تو انسان بڑی جداد ہے بہت زیادہ جو ہے نا ذہنی طور پہ شکار ہو جاتا ہے یہ حقیق ہے
صحی بات ہے ایک چیز غور کر رہا حضرت کہ جیسے ابھی آپ بولے کہ بہت آسانی سے کوئی بھی چیز لوگ مطلب کہ کوئی بھی چیز کے پاس تک پہنچ جا رہا ہے یہیا حاصل کر لے رہا ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز لیکن اطمینان نہیں مل پا رہا ان لوگوں کو سکون نہیں مل پا
نہیں نہیں بالکل ب بالکل نہیں بالکل نہیں بائی دیکھیے بڑے سے بڑے لوگ روپر لوگ ہاں کروڑپتی لوگ جو ہے نا اس مسئلے میں گرفتار ہے کہ ساری چیزیں گھروں میں موجود ہیں بٹن ٹیپی ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتے ہے بٹن ٹیپیے پانی آ جائے گا بٹن ڈ پی ای س چل جائے گا ساری چیزیں گھروں میں مہیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان جو ہے اب ذہنی طور پہ بڑی مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے اسی ذہنی مشکل کو میں دور کرنے کے لی سمجھتا ہو کہ انسان کو نماز پڑنا چاہیے جب جب بندہ اللہ کے لیے سجدہ کے کرتا ہے امید ہے کہ اللہ تعالی جو ہے ذہن کو اطمینان کرتا ہے ظاہر سی بات ہے جتنی چیزیں آپ دنیا میں کر رہے ہیں سب ذہن سے کر رہے ہیں
اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہے لالچ بھی ختم ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ چلو جتنا بھی ہے اللہ کا شکر ہے
اللہ کا شکر ہے فرف ختم ہو جا انسان کا
ہاں
اس لیے انسان کو چاہیے کہ